ہاں
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جہ
اور بتائیے جی بھائی جان بہت بڑھیا بھائی جان اور بتائیے بھائی جان کیا کیا ہو رہا ہے بھائی جان
بھائی جان ابھی تو آئے چھت پہ آئے آپ کو یاد کیے بہت دن ہو گیا آپ سے بات کیے ہو سوچے تھوڑا آپ سے بات کر لیا جائے ملاقات کیے بھی بہت دن ہو گیا وہی ملاقات کے بارے میں ہی بات کرنا تھا کہ کب آپ سے ملاقات ہو پائے گی کب نہیں پرسا بولے گھر سب گھر پریوار کیسا ہے کیا حال چال ہے سب کچھ سوستھ ہے یا نہ ہے سب بتائیں
ہ گھر پرریوار کے سبھی لوگ امی جانا ابو جان بھائی جان اور سبھی کوئی سواستھ پر کشل ہے سبھی کوئی بڑھیا ہے بھائی جان ایک دم ہم بھی ایک دم مست ہے بھائی جان میرا بھی طبیعت وبیعت سب اچھا ہے بھائی ذہبجان ہم بھی سوستھ بھائی جان اور بتائیے بھائی جان کھانا پینا میں ہو گیا بھائی جان کھانا پیانا میں کیا ہوا ہے بھائی جان آج
بھائی جان آج تو تھوڑا زیادہ کھانا سوادشٹ بن گیا تھا بریانی ا می جان بنائی تھی وہی بریانی کھا لو چکن بریانی بنا ہوا تھا اور چکن اپ نے خود سے جا کر لائے ہیں ان سےکیا دو کے جی چکن آیا تھا اسی کا بنا امی جان نے بنایا بہت سوادشٹ بنایا تھا وہی کھا پی کر تب چھت پہ آئے ہیں آپ بتائی آپ نے کیا کھایا
جی بھائی جان تھا آج وہی سب کھائے ہے بھائی جان تھڑا مٹن بریانی کھائے ہیں بہت دن سے من کر رہا تھا تھوڑا کچھ کھائے سب بڑھیا بڑھیا پکوان وکوان س کائے تھوڑا یہی سب سوچ رہے تھے تھوڑا وہی سوچے کیا کھائے نہ کھائے تو وہی سوچے کہرا بہت دن ہو گیارا مٹن بریانی کھائے ہوئے تھا تو مٹر بریانی کایا جائے تو وہی تھا مٹن بریانی ہے یہ سب کھائے تھا وہی کھاؤ کے تھوڑا بچانے کے لیے تھرا اس کو کہا کہ تھرا ٹھنڈا وڈا لسی و یہی سب تھوڑا پیے تھوڑا گیے بازا تھوڑا اچھا لوسی بناتا ہے چالیس روپئے گلاس دیتا ہے بہت اچھا
بہت اچھا لسی بنتا ہے ایک دم ایک گلاس کا چالیس روپیہ لیتا ہے فل گلاس کا وہیں پہ گ تھوڑا وہیں پہ بنایا ادھر کا سب سے جو وہ بہت پرسھ یہ بہت فیمس ہے لسی والا وہی پہ گیا تو اسی کے ہاتھ کا تھوڑا لسی پیے بولے کہ تھوڑا لسی بنائیے ایک گلاس تھوڑا تو وہی لسی وسی بنایا تو دو چار بھائی جان لوگئے تھے تو وہی لسی وسی پیے تھوڑا جب پیٹ وٹ ایک دم تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا تھڑا ایک دم بہت مزہ آ گیا پیو کی طرح سوچے گے ہاں پیٹ ٹھنڈا ہو گیا تھا تاکہ وہاں سے بھائی جان آئے گا گھر تھوڑا وہی گھر رہئے تھڑا ڈلے وے وہی تھڑا چھ تک بیا ہو کے ب تک آپ کا کال و ل آ گیا بھائی جان آج تو بھائی جان میرا بھی وہی ملا جلا کے کھانا پینا بہت اچھا ہوا ہے بھائی جان تو اور بتائیے بھائی جان آپ کا پڑھائی لکھائی سب کوئی سے چل رہا ہے سب اچھا چل رہا ہے بھائی جن
ہاں بھائی جان پڑھائی لکھائی بہت بڑھیا چل رہا ہے دو تین کوچنگ ال دیے ہیں ہ یہاں پہ اسکول بھی جائے جا رہے ہیں اسکول سے آے کوچنگ ویرہ جانا پڑ رہا ہے تین بس تو پڑھائیے میں آدمی وست رہ رہا ہے تھوڑا بھی سمے نہیں مل رہا ہے آدمی کو کہ آدمی کچھ کرے کچھ نہ کرے سنڈے کو سمے ملتا ہے سنڈے کو کرکٹ کھیلنے جاتا باقی دن تو دن بھر پڑھائی لکھائی میں آد وست رہتا ہے سبجیکٹ سائنس ہے سائنس نہیں ہے تو اس میں تھوڑا زیادہ پڑھائی پہ دھیان دینا پڑتا ہے سائنس کے لیے الگ الگ سبزیز تھی کوئی ٹیوشن کرھرنا پڑتا ہے سب چیز کے لیے میتھ کا الگ سائنس کا الگ فزکس کا الگ کیمسٹری کا الگ سب کا الگ الگ کلاس ہے سب کلاس میں دو دو گھنٹہ کا کلاس ہے وہی کرتے آتے پڑھتے لکھتے بہت سمے سیمت جا رہا سب سمے چلا جا رہا ہے صبح اسکول جاتے اسکول سے آتے اسکول سے آتے آتے باگنا پڑ رہا ہے کوچنگ کوچنگ سے گھومتے گھامتے آتے شام ہو جا رہا شام آ رہے ہیں تو وہی کھانا پینا کھا رہا ہے اس کے بعد وہی آج بھی ویسا ہی ہو ہے آج بھی کھا پینا کھائے ہے تو یاد کیے بھائی جان سے بات کیے ہوئے بہت دن ہو گئے آپ سے ملاقات کرنا تھا کچھ کام تھا وہی سلسلہ میں کیا پہلے آپ سے بات کر لیا جائے پھر آپ سے پوچھا جائے کہ کب ملاقات ہو پائے گی وہی تو یاد کیاے تو آپ بتائیں کہ کیا کب مولاقات ہو پائے گی کب نہیں
ہاں بھائی جان بہت جلد ملاقات ہوگی بھائی جان اور تھوڑا ٹائم میں مل رہا ہے تھوڑا نکال وکال رہے ہیں تو تھوڑا کال کریں گے تو ملکات تلکات ہوگا ابھی بھائی جان اتنا نا بزی رہ رہے ہیں بھائی جان کی کیا ہی بتائے آپ کو تھوڑا میرا کلاس تھا ایگزام اگزام آنے والا ہے اگلا مہیہ میں انٹر کا تھر تھوڑا پڑھائی وڑھائی کے ووار تھوڑا بزی ہیں تھوڑا پڑھائی وڑھائی میں تھوڑا تھوڑا پڑھائی وڑائی کر رہے ہیں تھوڑا ایک دم اسی سب میں لگی ہے کیسے کہ تھوڑا پڑھائی وڑھائی کریں گے تھوڑا تب تو جا کے اچھا نمبر آئے گا کیسی پڑھائی وڑائی کرنا بہت ضروری ہے زندگی میں اچھا نمبر لائنے گے اچھا کالج وجلے ملے گا اس لیے تھوڑا ہم محنت کر رہے ہیں تھوڑا پڑھائی لکھائی میں بزی ہیں اس لیے ابھی ملاقات نہیں ہو پا رہا ہے اب کیا کرے مان لیجے جب بھائی جناب تھوڑا پڑھائی کریں گے اچھا نمبر آئے گا تبھی تو ہم کو آ اچھا کالج ملے گا اب اچھا کالج ملے گا کبھی تو بھائی جان اور اچھا سے پڑائی لکھائی ہو پائے گا تو تھواوکری ووکری ملےاولے گا بھائی جان کبھی نوکری تو چاہیے ہی بھائی زندگی میں سے ہوٹل ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا بھائی جان تب وہی طرح محنت کر رہے ہیں دیکھیے اب انٹر تو ہے ا سائنس لیے بھائی جان سائنس لیے تو تھوڑا آپ تو جان کے رہے بھائی جان سائنس تھوڑا بھاری ہوو کرتا ہے بھائی جان بھائی جان اب تھوڑا اسی میں محنت کر رہے ہیں تھوڑا محنت کرتے ہیں توسے کہ مان لیجیے بھائی جان محنت کریں گے تو اب تو اچھا نمبر رہئے گا وہی صبح شام دن رات تھوڑا کلاس ولاس میں لگے ہوئے ہیں اس کا دن رات کلاس کرتے رہتے ہیں سب کا سب اب پانچ گو سبجیکٹ ہے سب پانچ گو الگ الگ کلاس کرتا تو اسی سمے دی بیت جاتا ہے بھائی جان فزکس کا کلاس کرتے ہیں پھر کیمیسٹری کا کلاس کرتے ہیں پھر باولوجی کا کلاس کرتے ہیں پھر میتھ کا ایکسٹرا میں لیے تو اس کا کلاس کرتے ہیں پھر اس کے بعد جم ہندی ہے انگلش ہے بائی سبھی کلاس اسی میں ہے سب کلاس ولاس کرنا اسی میں مان لجیے دن کا بارہ گھنٹہ ہو پانچ چھ چھ گنٹھ کا کلاس کرتے جو سمے بچتا ہے بھائی جان اس کو ہوم ورک ووم ورک تھڑا بناتے ہو نا تھڑا اپنا سے ریوائج ووائج کرتے ہیں دن دن جات بتا ہے بھائی جان تو اب کیا ہی بتا ہے آپ کو فجکس کا کلاس کرتے ہیں بھائی جان اتنا ہارڈ ہم کو لگتا ہے لیکن ویسے تو فجکس کا ہارڈ کلاس لگتا ہے اس لیے کہ ہے بھائی جان اس کو ہم صبح میں رکھے ہوئے ہیں آرام سے صبح میں پانچ بجے صبح میں ہم جاتے ہیں پانچ بجے بور گن میں اٹھتے ہیں آرام سے چار بجے سب سے پہلے تو ہم چار بجے اٹھتے ہیں بھوروا میں اس س میں اٹھ کر کے بھائی جان کیا کرتے ہیں اسی س میں نہا لیتے ہیں
اسی سمے نہا واں کے تیار وار ہو جاتا ہے ایک دم ماتھا ہو جاتا ہے پورا فریش ایک دم ہو جاتا ہے صاف ایک دم ھ اچھا رہتا ہے فریش آرام سے کیا کرتے ہیں صبح میں پانچ بجے جاتے ہیں فزکس کا کلاس صبح میں ش پانچ بجے سے فزکس کا کلاس کراتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ جات تے ہیں پانچ بجے صبح میں ایک دم فجکس کا کلاس کرتے ہیں ایک دم ٹھنڈا ٹھنڈی پورا ایک دم ماتھا ایک دم شانت رہتا ہے بہت مزہ آتا ہے ایک دم سارا چیز جسم جاتا ہے ہے وہیں پہ آرام سے کہتے فزکس بہت ہارڈ سبجیکٹ ہے اسی لیے اس کو پڑھتے ہیں ہم صبح میں کیس صبح صبح دماغ خالی رہتا ہے اب اس کا نمیڈکل اتنا بڑا بڑا ہے ہے نا بڑا بڑا سیکرن ہے بھائی جان کے آپ کو کیا بتائے کہیے وہ مڈکل بھائی جان ایک ایک پیج کا دو دو پیج کا ہائی ہائی پیج کا ویسے ہوتا ہے بھ جن کتنا بارا بارا ن مٹکا لگ ج کہ کیا ہی بتائے بھائی جان آ کونمیٹ کر اتنا بارہ بارا اس کا ا اس کا جلدی اب سے مزے نہیں آتا مان لیجیے بھائی ج ایک ویگیانک ہے تو اس اس کے سدھانت کے انوسار ہ فرمولا پھر اس کے سدھان کے انوسار ای مان اور اس کا نوات میں الگ مان پھر وایو میں الگ بان آسمان میں الگ بان دھرتی پہ الگ بان چندر پہ سب چیز کا مان ہے آئیتن ہے درمان ہے بار سب چیز کا تھورا ہے یہ سب چیز تو کیا کرتے ہیں وہی بھ جان تھوڑا صبح میں رہتا ہے فج تو وہ بھی تھوڑا صبح میں سمو جاتا ہے اور تھوڑا اپنا سے بھیا پڑھتے اڑھتے ہیں ا تو فزکس کا پورا ایک دم گنائی سے پڑھتے ہیں فجکس بہت ہارڈ سبجیکٹ ہے اس لیے لائن بائی لائن پڑھ ستے ہیں سمجھتے ہیں سارا چیز کرتے ہیں کافی سوچتے ہیں کتر ہم بڑھے سے اس کو پڑھیں گے تھا بڑھیا نمبر آئے گا اچھا رہ گا
تو اس کو ہم چیپٹر بائی چیپٹر پڑتے لائن میں لائن پڑھتے ہیں جو بھی ہم کو لگتا ہے کی بھی ائی کون ہے بہت اچھا کوشچن ہے یہ ایگزام میں پوچا جا سکتا ہے ایگزام میں آ سکتا ہے وہ سارا کوشچن وہ کہا کرتے ہیں بھائی نوٹ کر لیتے ہیں ایک جگہ نوٹ کر لیتے کیا بھائی جان کاپی رکھے سب سبجیکٹ کا الگ الگ کاپی رکھے وہ سب چیز کا نوٹ نوٹس بنانے کے لیے سب چیز کا نوٹس کرنے کے لیے کیاا کرتے جو بھی ہم و پر لگتا ہے ا آبجیکٹو لگتا ہے وہ سارا آبجیکٹ لکھ لیتا ہےیہ چیپٹر سے نہیں ہو تو بھائی جان بی بی اے ہم کو لگ جاتا ہے آبجیکٹو یعنی کہ ہم کو چیپٹر سے نکال لیتے ہیں وہی ہم سو بولے آبجیکٹیو بنا لیتے ہیں اپنے سے کوشچن آبجیکٹو ہم لکھ لیتے ہیں یہ وہ چاپٹرس سے کا کہے ہیں بھائی جان وسے اگیلے ت پانچ گو چیپٹر پڑے ہے بھائی جان ابھیے پانچ گ چیپٹر میں ملا کے بھائی جان م پانچ چو سوا جانبجٹ ک بنا لی پانچ چھ سو آبجیکٹ بنا لیے ہیں اس کو ہم یاد کرتے رہتے ہیں ہمیشہ سوچتے ہیں کہ کیا پتا کون سا آبجیکٹ کب پوچھ د ےجایگےہمیں کہاں سے آ جائے گا کچھ کوئی جانتا تھوڑی ہے اس لیے بھائی جان ہم اپنا سب کچھ بناتے رہتے ہیں سب کچھ تیاری کرتے رہتے ہیں اسی طرح بجن سبجیکٹو بھی کو جو لگتا ہے ہاں کہ ایگزام پوچا جا سکتا ہے یہ پوچے گا سے ہے یہ آ سکتا ہے تو وہ بھی سب ہم کیا کرتے سب نوٹس کر لیے سب اھی کر لیے آ سب ایھی کر ل اس کا بھی آسر سب کا لکھے ہوئے اپنے نوٹ میں اپ کوپی میں جو نوٹس کا بنا ہے اس میں سب اسرر لکھے ہوئے ہیں سب چیز کیمپلٹ کے ہوئے ہیں سب چی اس میں ہم یاد دن رات کرتے رہتے ہیں تو آپ بتائیے بھائی جان آپ آف لائن کلاس ولاس کرتا ہے کہ آن لائن کلاس ولاس کرتے ہیں ہلو بھائی جان آپ آن لائن کلاس والاس کرتا ہے کہ آف لائن
آن لائن آف لائن دونوں ہیں بھائی جان آن لائن ہم رات کو نو بجے کے بعد کرتے ہیں آن لائن کلاس
ہاں
دو تین جار تو خان سر کا کلاس لیے ہے وہی کرتے ہیں باقی ل رہا پڑھائی کے س ساتھ ساتھا فزیکل ہیلتھ پہ بھی دھیان دینا چاہیے اور اس تو آج صبح آج اب صبح اٹھ رہے ہے ہر صبح چار بجے اٹھ رہا ہے چار بجے سےاڑھے چار بج تک دوڑنا ہے اچ اس کے بعد آنا اس کے بعد آکے فریش وریش ہو کے نہا دھو کر تھوڑا ناشتہ کرنا اس کے بعد پھر کلاس نکل جانا ہے پھر کلاس کر کے آنا ہے صبح میں بایو کا کلاس ہے صبح صبح بائیو کا کلاس پڑکے آتے ہیں اس کے بعد میتھ کلاس کرنے جات ہیں میتھ کلاس کرتے کرتے نو بج جاتا ہے اس کے بعد نو بجے سے اسکول جاتے اسکول سے آتے اسکول سے آنے کے بعد پھر ہم کو جانا پڑتا ٹیوشن جانا پڑتا ٹیوشن سائنس نہیں تو تو چاٹ س تو بھائی جب سونے تھوڑا ابوجان بلا رہے ہیں تو ہم
جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی جان جی جی خدا حافظ بھائی جان
خدا حافظ بھائی جان